اب دیکھے اپنی فوٹوز
نہیں دیکھے آپ دیکھونگی گے
ہاں دیکھو پھر مجھے بتاؤ کون کیسا لگ رہا ہے
یہ وہاں پہ جانے کے ٹائم
ہاں مجھے لگتا ہے ملٹری والا اب اچھی شکل میں ہاں
ہوں لیکن ایک پتہ نہیں بڑی بڑی کچھ دکھ رہی ہے
لیکن ہے یہ اور عشق زوکو میں نے بھی بولا تھا انوں سے
ہوں
بلا ایک ساتھ تٹی
یہ بال کیوں کھلے رکھتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے
پتہ نہیں اس کو کون سا فیشن سہ لگتا ہے یہ
پتا نہیں یہ کیا کرتی ہے کون سے نکھرے کرتی ہے یہ
ہوں ہ ہ وہ نہ زیادہ عجیب ہے جو دوپٹا ایسے نیچے دیکھتی ن عت پہ جیسے چھوٹے بچے نے کپڑے پہنے ہیں
یہ کون اس کا بھائی ہے گاڑی میں
ہاں
تو مونا اچھی ہو گئی اس کے بیٹے کی دوائی ہے شاید ہاتھ میں
اور کیا ہوگا اس کے ہاتھ میں ہاں تم لوگوں کے ہاتھ میں اور ہوتا ہی کیا ہے
یہ بھی لگتا ہے کوانسٹپیشن کا دوائی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں کیا ہی کرے
اور بس اتنے ہی چھوڑے
ہاں اتنے ہی دیکھو نا مگر ماؤ کے ہاتھ میں
اتنے اور مانگنے تھے نا
بولا اتنی ہی ہے تو کہاں سے لاتی بچاری
ان کو کہاں جانا تھا
آ نوکے گھر
اچ جی کون کون ساتھ گیا ہے
مجھے نہی پتا ایک کوتی ہے کیا ہو گیا آپ کو آپ کو جیسے پاتا ہے تھے
ہاں ماں باپ کو ہوتی ہے وہاں سے جب آئیں گے
ارے پاگل یہ جب گاؤں میں آتا ہے نا دولہا انہیں کے ساتھ پھر جب ان کو واپس جاتا ہوتا ہے نا دو دن چار دن کے بعد پھر وہ وہاں گھر پہ نا وازا پازا لگ جاتی ہے
لڑکی والے یا لڑکے والے
لڑکے والے پھر شام ہو جاتی ہے لڑکی گھر اپنے مائ کے والوں کے ساتھ ان کو کھانا وانا کھانا ہوتا
دلہن ولہن دلہا ولہا وہ یہ تھا اس کا
ہاں اور کیا یہ دو دن دو دن آئے تھے
اب وہ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ دو دن
ہوں یہ کونسا سوال ہے آپ ہی کیوں ہاتھ جوڑے ان کے فوٹو کے نیچے
میں نے کہا بس کر بس کرے مجھے زیادہ ہو گئی
ہ ہ مجھے معاف کرو
مجھے نہیں چاہیے ایسے فوٹو
ذرا اس نے کیا کیا ان فوٹو سے کیا کیا آپ کا کیا بگاڑا مجھے بتاؤ
بگاڑا کچھ بھی نہیں لیکن چاہیے نہیں تو کیا ہوا
میرے پاس ہے بھی نہیں دینے کو تو میں دوں کیا آپ کی کتنی کالس رہ گئی ہے آپ کی
یہ ہے آپ کے سات ٹن اب دوسرے نمبر پہ اور کرنے
کیا کیا اچھا یہ ٹن ہو اچھا جی ج ج ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور اپنا ترتیب پہ چلتی ہو
ہوں
یہ بات اچھی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے
ہاں
اور یہ مثل کتنا عام ہو گیا ہے میں پگل ہوئی سن سن کے آب مجھے رات کو خواب بھی آتا ہے تو مسلین کا ن خواب آتا ہے
تانگ آ گئی ان کپڑوں سے آج اچھے کپڑے ہی نہیں ملتے ہیں
مجھے کل کی بات یاد آ گئی بابو بابا و بابا یہ اوپر کیا ٹھیک کر رہے ہو کا خراب
گلاس کتنا کیوٹ ہے
کیا ہاں
اور
ہاں بتاؤ
بس ٹھیک ہے
ہائے ربا ابہ ابہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آج زیادہ گرمی ہے کل سے
بہت
ہے نہ
ہاں
پتا نہیں کیو ہوی گرمی آج پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہے وو جہاں پہ دلہن کو تیار کرتے ہیں فیس بک اتنی اچھی لگتی یہ نہ کوئی پارل گرگ یہ وہ ہے گرگ میں وہ نہ پارول گرک میک اوور
اچھا ٹھیک
ہ
اس کا نام کیا ہے یہ عجیب جیسا
اس کا نام ہی ہے ایسا تو لیکن وہاں ایک لڑکی نے وائٹ کریم میں لگایا کچھ لہنگا
ہاں
اور ریڈ کلر کی میرون کلر کی جولری وہ اتنی پریٹی لگ رہی تھی
دیکھا کوئی اچھا لگتا ہے لائٹ کلرس میں بھی ہے نا
یہ لائٹ ہی تھا یہ اچھا کلر تھا ہاں کوئی لگتا ہے
وہ ایک وقت میں وہٹل آ تھا نا ٹرینڈ بلیک بیوٹی بلیک بیوٹی
ہاں
میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں ہو ہو براؤن کلر کی ڈارک براؤن کلر کی فاؤنڈیشنز لگا رہے تھے پھر خود کو بلیک ہاں پھر خود کو بلیک بیوٹی بنا رہے تھے بس کچھ نکلنا چاہیے شر تو بس کوئی بات نہیں سمجھ نہیں آتا لوگوں کو وہ کر کیا رہے ہیں
ہاں
اچھا سمجھ ہی نہیں آ
آئیے
میں تو ٹھیک ہوں شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس ٹھیک مجھے اپ یہ بولو آپ فرینڈ نے کی شاپنگ
شاپنگ تو قمت ہاں اور کیا کر رہی ہے ابھی تھوڑی پینڈنگ ہے ابھی کریے گی ہاں اوکے
ابھی کیا باقی ہے
بولا نا ابھی اس نے کبے باز کی ہیں اور کمبل لائی تھی اس نے وہ گھر والوں نے چوری رکھی ہے وہ پہلے گھر والوں نے اس کو چوری رکھی ہے
کیوں
وہ ڈب آئی نا اور بولا یہ رضائی تھی میری بولا وہ اتنی میلی کی تھی اتنی ملی کی تھی میں نے پھر وہ وہی چھوڑی میں کیا کرتی اس کالی رضائی کا
اور کیا لیا ہے اس کو
ہو چلیا پتا نہیں بہت ساری چیزیں کپڑے یہ ا یہ وہ ان کی بیٹی ہے نا یہ اسی کو لگے گا یہاں پ سونا بھی اس نے جو انہوں نے لایا تھا م بھی دیا یہاں کا تھوڑا سا لے گیا یہاں کا بھی وہ چور تھی بولتے ہیں ا شائستہ نے بولا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں میرے بھائی بغیر ہی مطلب مجھ سے بات کیے بغیر ہی جانے بغیر ہی آپ یہاں کے پریسیڈنٹ کے پاس جاؤ پھر اس سے پوچھو یہاں پہ کتنا ظلم ہوا اس لڑکی کے ساتھ اگر پریزیڈنٹ نے خود نہیں رویا تو میرا نام بدل لینا میں اور کیا خدا کی قسم اس کو سب کچھ انہوں نے کھایا ہے
وہ کہاں رہتے ہیں اب
وہ وہ اتنی امیر ہے ان کی اتنی پراپرٹی ہے جگہ جگہ ان کی پراپرٹی ہے لیکن پتہ نہیں پتاہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ یہ ساب وہ کہتی تھی مجھے جب پہلی بار بولا پکانے کو کھانا مجھے بولا ہیڈ میٹ اور ریئل اچھا میٹ ایکاٹھے پکاؤ
ہائے
اور کیا اس نے بولا میں پاگل ہو گئی یہ میں کیسے اکٹھے پکاؤں اس نے بولا تھا اس کی ساس نے اچھا میٹ تھوڑا ہے اور یہ ہے ہیڈ میٹ ا ملا بھییے آپس میں اور پکا کے د ہمیں
ہاں یہ یہ کون سا مییر بن گیا اسے
اس نے بولا میں نے پاکا یا لیکن میں نے خود ہو ہات تک نہیں لگایا ہے اسے پانی کے لیے
کیوں
بولا کیا ہوا ہوگا وہ خود بولتی ہے کیا ہوا ہوگا اور انہیں کھایا کیا ہوگا وہ
ہوں ا
غلط ہے جیسے بول رہی ہے ارے باپ رے جاکے چیک بھی کرو
وہ کیا تھے پھر وہ کون سا انسان تھے ان کے گھر میں کون کون تھا
ان کے گھر میں ایک بیٹی تھی اور ایک یہ ساتسو سوٹ کے بس اس بیٹی کا ہوا تھا تلاق وہ وہیں پہ بیٹھی تھی جج رج بس گئی تھی
اس کا بھی طلاق ہے
ہاں طلاق ہی ہوا ہے شاید اس کا
اب پھر اس کے لیے کپڑے کیوں رکھے اس کے
اب وہ کرنا ہوگا نا نئی جگہ
ورنہ مت اسی کو لگانے کے لیے لگ رکھے ہوں گے لیکن یہ نام ضرور بولا ہے کہ یہ کر رٹا میری بیٹی
ہاں وہ پتا نہیں کیا تھے پھر
ہاں دیکھو نیل مہیند کا انجیکشن انجیکشن کٹ آیا ہے
مطلب
نیل نا نیل مہندی اس کا ان جیکشن کٹ آیا ہے سیم جیسے ہمارے گھر میں بوٹل ہے وہ نیوڈلس سے لگانی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آئل بھی ہے
اچھا
اگر یہ ٹھیک ہوگا تو میں لاؤں گی
اب دیکھنا پھر لانا
ہاں ٹھیک ہے نقصان کال کر چوڑو اس
کیوں
چلو کرو گی واپس
ہاں ابھی کہاں ہوگے
الیون ہو رہے چلو ہمیں پتہ ہی نہیں چل ہاں اور کیا اللہ حافظ